ہلو آواز آ رہی ہے
ارے آواز آ رہی ہے کیا
ہیلو
آواز نہیں آ رہی
ہاں جی اسلام و علیکم
وعلیکم اسلام کیسے ہو
جی ماشاء اللہ میں بالکل خیرییت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسے ہو
ہاں میں بھی اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں ابھی آواز نہیں آ رہی کیا
ہیلو
اب آواز نہیں آ رہی کیا آواز
ہیلو
ہیلو
ہاں فرمائیے فرمائیے ہیلو
ارےو آواز نہیں آ رہی کیا
ہاں جی ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے
ارے بالکل بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آج آواز میں کیا دقت ہو گئی ویسے تو سب ٹھیک ہے
ہیلو
آواز نہیں آ رہی کیا آواز
جی ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز اور کھانا لائی
ہاں کھانا وغیرہ ہو گیا ماشاء اللہ بہت بڑھیا کھانا تھا اور ویسے آج میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ آج کا موسم بہت سہاونا ہو رہا تھا تو مساللہ ہی بہت بڑھیا بات ہے
جی ہاں ماشاء اللہ آج کا موسم سنا بے حد ہی زیادہ خوش نما ل لگ رہا ہے ہمارے یہاں پہ تو نا صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور نہ بادل سے چھائے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے باقی میں موسم بہت ہی زیادہ اچھا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ تو
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہا ویسے کل تو بہت زیادہ گرمی تھی لیک لیکن جو آج کا موسم ہے وہ بہت اچھا ہے اور ماشاء اللہ موسم موسم بہت اچھی طح اس طریقے سے تبدیل ہوا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ ہمارے بھی یہاں پر نا کل تو گر آاںج جیسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور نا بارش کی وجہ سے نا آپ کو پتا ہے کہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا ن نقصان ہو سکتا ہے تو نہا ساودھانیاں بھی برت رہ ہیں ہم لوگ کو سبھی
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کیونکہ ب بارش ہوتی ہے تو وہ کئی سارے لوگوں کو نقصان نقصان بھی ہوتا ہے لیکن اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جیسے کہ جو قریف کی فصل ہے نا تو بورس پوری طرح برسا پر ہی نربھر رہتی ہے اگر خریف کی فصل پیدا کرنا چاہے ہو تو ورسات تو ہوگی ہی اس کے ساتھ ہی برسات میں کئی ساری سمسیاائیں ہوتی ہیں بٹ ایسا نہیں ہے اور برسات کا موسم بھی کافی سارا اچھا ہے تو بہت بڑھیا ہے ماشاء اللہ
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا مجھے تو بارش کا موسم بہت ہی پسند ہے ویسے تمہیں کون سا موسم اچھا لگتا ہے
ہاں مجھے تو جیسے برسات کا موسم بھی بہت زیادہ پسند ہے کیونک ادھر چاروں طرف ہریالییا رہتی ہیں اور واتاورن کا کافی سوچھ صاف ستھرا رہتا ہے تو برسات کا موسم اچھا ہے لیکن جو سردیوں کا موسم میں تو ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ جو اس موسم میں مجھے جو ٹھنڈک رہتی ہے نا تو اس ٹھنڈک میں مجھے گھومنے پھرنے کا مزہ بہت آتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل صحیح فرمایا جی آپ نے یہ بات تو بلکل صحی ہے کہ سردیوں کے دنوں میں گھومنے پھرنے میں نا مزہ ہی کچھ لگاتا ہے لیکن نا گرمیوں کے دنوں میں نا گرمی کی وجہ سے نا دھوپ دھوپ تیز ہوتی ہے تو نا باہر نکلنے میں بہت ہی زیادہ دقت رہتی ہے
بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہاں ہاں تھوڑا گرمیوں میں باہر آنے جانے کی سمسیاں رہتی ہیں بس جو سردی ہوتی ہیں اور سردیاں ہوتی ہیں ان میں ایسا نہیں رہتا ہے پر جو بھی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو اللہ کی جو بنائی ہوی پرکرتی ہے تو ہم تو اس میں رہنا ہی چاہیے چاہے وہ سردی ہو برسات ہو کچھ بھی ہو ہم تو اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے تینا
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل صہی فرما رہے ہو جی آپ لیکن نا گرمیوں کا ایک فائدہ بھی تو ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا گرمیوں کا فائدہ تو
ہاں گرمیوں کے بھی فائدے ہیں گرمیوں کا ایک تو فائدہ یہی ہے کہ وہ برسات کرنا کرانے میں بھی سہایک ہوتی ہے تو کئی سارے فائدے ہیں ایسا نہیں ہے کہ موسم کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں باقی سب کچھ ٹھیک ہی ہے اللہ کا رحم ہے اللہ کا
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل مجھے یہ تو نا گرمیوں کے دنوں میں فریج کا رکھا ہوا تربوز فریج کا رکھا ہوا آم اور نہ ٹھنڈے تی پدارت ہوتی ہیں جو اسی موسم میں نا زیادہ ملتی ہیں اور نہ ان ان کو نہ آم وغیرہ کو نہ شام کے ٹائم کھاؤ روٹی کے ساتھ میں تو نا کتنا سکون ملتا تا ہے کتنی ٹنڈک ملتی ہے
ارے بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحی فرمایا اور ہاں یہ تو ہے ہی کیونکہ جو ٹھنڈا موسم ہے نا اس میں تربوز ہوئے ٹھنڈے آم ہوئے اور فریج کی ٹھنڈی ہوئی جو بھی رہتا ہے مزہ آتا ہے ماساء اللہ یہ بہت بڑھیا بات ہے ہاں مجھے بھی جو ٹھنڈی پیے پداردھ دودھنے انہیں کھانے میں پینے میں اچھا لگتا ہے تو ماشاء اللہ یہ بہت بڑھیا بات ہے آپ کی
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل ویسے نا اس میں برسات کا موسم کیسا لگتا ہے
ہاں برسات کا موسم میں نے بتایا نا آپ کو برسات کا موسم مجھے بہت زیادہ پسند ہے جیسے کہ با جو برسات ہوتی ہے نا ابھی بارش کے جو بات ہوتی جیسے چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے اور واتاورن تازہ ہوتا ہے تو مجھے بھی جیسے برسات کی بوندیں ہیں اور برسات کی بوندیں مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل صحی فرما رہے ہو جی آپ لیکن نا زیادہ بارش ہونے سے نا کبھی کبھی پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں
ہاں یہ بھی بہت سمسیا ہے کیونکہ جیسے کئی جگہ پانی بھر جاتا ہے اور لوگوں کو جو آنے جانے میں دقتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ رہتی ہے کیونک برسات کے موسم میں گر سڑک پر وغیرہ کھڈے ہو جاتے ہیں اور کھڈے میں پانی بھر جاتا ہے تو ہمارے آنے جانے کا راستہ بھی ا روددھ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی دقت رہتی ہے برسات کے موسم میں
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل ہمارے گھر کے سامنے نا بہت ہی بڑا ایک تالاب ہے اس میں نا برسات کے دنوں میں بے حد ہی پانی بھر جاتا ہے تو نہ اس میں مچھلیاں آ جاتی ہیں اور میرے جو امی ابو ہیں نا ان کو تو بے حد ہی زیادہ پسند مچھلیاں پکا کے کھانا تو نہ برسات کے دنوں میں نہ ان کہ تو مزے ہی ہو جاتے ہیں
ارے ارے بلکل بلکل ماشاء اللہ یہ بہت بڑھیا بات ہے اور ہاں ہاں ہوتا ہے کسی کسی کا اور سب کا الگ الگ رہتا ہے اور ویسے بھی جیسے کہ آپ نے کہا تھا برسات کا موسم بہت اچھا رہتا ہے تو ایسی سردیاں بھی ہیں جو سردیوں میں مجھے جیسے کہ صبح کی دھند اور گرم چائے بہت پسند آتی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے تونا میرے دل کی بات بولی مجھے بھی نا سردیوں کے دنوں میں صبح کی گرما گرم چائے صبح کی دھوپ اور نہ رجائی میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا اور رجائی میں بیٹھ کر مونگ پھلی وغیرہ کھانا کتنا سکون ملتا ہے سردیوں کے دنوں میں
ارے بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑی اچھی بات کہی آپ نے ہاں موسم کا جیسے کہ آپ نے صحیح کہا اور موسم کا اثر ہماری صحت پر بھی بہت زیادہ رہتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرم آ رہی ہو جی آپ موسم کہاں سر ہماری صحت پر بھی زیادہ رہتا ہے اور نا کھیتی باڑی اور جو روز مرہ کی گتی وھیوں پر بھی کچھ زیادہ ہی پڑتا ہے موسم کا اثر تو
ہاں بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا ہاں یہ تو رہتا ہی ہے جیسے کہ برسات کے جو کئی ساری دقتیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہےوی اور جیسے کہ تمہارے خیال میں ہماری جو موسم ہماری زندگی کو کس طرح پربھوت کرتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل آپ نے نا آپ نے یہ تو مے سے بالکل صحیح پوچھا میرے خیال سے نا یہ سبھی موسم ہے نا جیسے کہ مجھے نا سب سے زیادہ جو بسنت رتو کا موسم آتا ہے نا وہ بے حد ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ موسم میں نا چاروں طرف ہریالی اور جو مرجائے ہوئے پھول ہوتے ہیں وہ پھول ایک دم صحیح ہو جاتی ہیں اور چاروں طرف پھول ہریالی اور پیڑ پودوں پر نا پتیاں آنے لگتی ہیں سبنا مجھے بے حد ہی زیادہ پسند ہے
ہاں بالکل بالکل صحیح کا اپنے ہاں یہ تو رہتا ہی ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا جو کسان تو موسم پر ہی بہت زیادہ نربھر رہتے ہیں اگر سمے پر برسات نہ ہو اور فصلوں کو تو فصلوں کو نقصان ہو جاتا تا ہے جیسے کہ ادھک سوکھا پڑ جانا پڑنے سے ادک بارش ہونے سے پسند نشٹ ہو جاتی ہے ہے تو صحی ہے اس لیے ہمیں جو موسم کی جانکاری ہے وہ بہت مہتو پورن رہتی ہے کیونکہ ہمیں موسم کی جانکاری کا سمے پر سوچنا مل جائے تو بہت اچھا رہتا ہے اور ہم ساودھانی بھی برت سکتے ہیں
جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرما رہے گ ویسے نا آج کل نا برسات ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی ہے آج کل تو ن سبھی چیزوں کی جانکاری انٹرنیٹ جتت لوگ پہلے ہی کر لیتے ہیں
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا یہ وگیانک کا ایک تکنیکی اور عجوبہ ہے کیونکہ جیسے آج کل ج جو موسم کا حال اور موبائل جو موسم کا حال ہے نا جو موسم کی جانکاری ہے وہ ٹی وی اور موبائل پر آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ نے یہ بہت صحیح فرمایا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل اور وسے نا آج کل نا گرمی زیادہ پڑتی ہے اور موسم میں اچانک بدلاؤ کی دیکھنے کو اور ویسے نا ہمیں نا سردیوں کا موسم برسات کا موسم یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور بسنت رتو بھی ہمارے لیے بیسٹ ہے لیکن جو گرمی کا موسم ہوتا ہے نا اس میں تو بے حد ہی زیادہ دقتیں ہی دقت آتی رہتی ہیں
ہاں یہ بھی ایک سمسیا ہے جو آج کل گرمی زیادہ بھی پڑتی ہے اور موسم بھی اچانک بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب جو ویگانکوں نے بھی جیسے جل وایو پریورتن کی جو چیتاونی دیتے رہتے ہیں جیسے کہ گرمیوں میں د تاپمان بڑھتا ہے کئی بار گرمی کے کارن لوگ پریشان بھی رہتے ہیں اور آنے جانے میں بھی دقت رہتی ہیں اور ہاں ہمیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ گرمیاں ادک بڑھ رہی ہیں تو اس کا کارن ایک ہمارا پریاورن ہے کیونکہ کہ اگر ہمارا پریاورن صاف سوچ اترا رہے گا تو گرمیاں اتنی نہیں پڑیں گی
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بلکل صحیح فرما رہے ہو جی ویسیے نا ویگیانک بھی جلواہی پر وطن کے باری میں چیتونی دی تھی آج کل تو اس لیے نا میں پریاورن کی رکھشا کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نا پیڑ پودے لگانی چاہیے
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا پیڑ پودے ہمارے واتاورن کو بھی سوچ رکھتے ہیں اور سوچ رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور جیسے کہ آج کی جو ٹھنڈی ہوا اور بادل و بھرا آسمان رہتا ہے تو وہ بہت پیڑوں کی وجہ سے ہی رہتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور مجھے اتنا جو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو نا اس دن نہ مجھے دوستوں کے ساتھ میں گھومنا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا جو جیسے کہ موسم اچھا ہوتا ہے تو مجھے بھی اپنے دوست دوستوں کے ساتھ گھومنے کا بہت مانند آتا ہے اور میں تو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے میں گھومنا مطلب بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گھومتا گھومنے میں انت آنندت رہتا ہوں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ کے گفتگو کرکے نا بے حد ہی زیادہ اچھا لگا
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا چل چلیے ملتے ہیں اگلی کال میں تب تک کے لیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ
جی جی